ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور بھائی کیا حال چال
اللہ کا شکر ہے
گڈ کھانا وغیرہ ہو گیا آپ کا
جی آپ کا ہو گیا
جی جی میرا بھی ہو گیا
اٹا
تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوشل میڈیا تو آپ کی کیا رائے سوشل میڈیا پر
سوشل میڈیا پر کیا رہا ہے سوشل میڈیا ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں جاننے کو ملتی ہیں سوشل میڈیا پر بہت اچھے سوشل میڈیا پہ ایک تو ساری انفارمیشن گھر بیٹھے مل جاتی یہ سوشل میڈیا پہ یہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے
تو سوشل میڈیا میں کیا کیا ایپس آتے ہیں ویسے
سوشل میڈیا میں بہت سارے ایپس آتے ہیں انسٹاگرام ہو گیا فیس بک ہو گیا اور یوٹیوب ہو گیا جی جی واٹسپ ہو گیا آپ زدہ تر جو سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں میم
جی سوشل میڈیا میں یوز کرتی ہوں میں واٹسپ ا واٹسپ اسنپ چٹ یوٹیوب یہ یوز کرتی کی مزہ آ تھا
اچھا اور آپ سوشل میڈیا پہ کیا کیا ویسے کیا کیا وہ زیادہ تر کیا یوز کرتی ہیں یوٹیوب کیا بہت اچھا
میں زیادہ تر یوٹیوب یوز کرتی ہوں کیونکہ میں اپنے فری ٹائم میں یوٹیوب ہی یوز کرتی ہوں تو یوٹیوب پر جیسے اب میرے ایگزامس چل رہے ہیں تو میں زیادہ تر اپنی ایگزامس کی پڑھائی کرتی ہوں یوٹیوب سے دیکھ کر
جی اچھا اچھا
جی تو یہ ہمارے لیے سوشل میڈیا کیسا ہے مطلب اچھا ہے برا ہے کیا کیا فائدے ہیں کیا کیا نقصان ہے تھوڑا بتا سکتے
سوشل میڈیا ایک طریقے سے اچھا بھی ہے اور ایک طریقے سے کہ تھا اس کے نقصان بھی نہیں ہیں تھوڑے بہت نقصان بھی ہیں
ہاں سوشل میڈیا کے نقصان بھی ہے اگر آپ صحی طریقے کسی یوز کریں تو سوشل میڈیا بہت اچھا ہے اگر آ غلط طریقے سے یز کریں تو
سول میڈ جی جی
تو کیا کیا فائدے ہیں کیا کیا ن نقصان ہے آپ بتا سکتے ہو تھوڑا
ہ جی جی سوشل میڈیا پہ فی الحال نقصان تو ویسے یہ ہے کہ بچے اس کا مس یوز کرتے ہیں اور اس کو پہ بچے مس یوز کرتے ہیں اس کا
اور فائدہ کیا کیا ہے
فائدہ یہ ہے کہ بچے وہاں پہ کیا کہتے ہیں اب یوٹیوب ہے بچے وہاں پہ پڑھائی کرتے ہیں پڑھائی کا دیکھتے ہیں اسپورٹس دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ آپ ریلس دیکھ سکتے ہیں پڑھائی کی اور آپ سورا انوائرمنٹ دیکھ سکتے ہیں آپ ہر جگہ ہو ستا ہے ہر چیز دیکھ سکتے ہیں آپ اب گوگل ہے آپ گوگل پہ گوگل پہ آپ ہر ایک چیز دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے دوارا آپ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ
رائٹ صحی کہہ رہے ہیں آپ
جی جی آپ کے گوگل پے ویب سلائٹ پہ آپ پڑھائی کا کرتی ہوں گی پڑھائی کرتی ہوں گی آپ
جی کیونکہ میں مجھے ٹائم نہیں ملتا زیادہ تو میرے اگزامس وغیرہ چل رہے ہیں اس لیے میں پڑھائی کرتی ہوں سر یوٹیوب سے گوگل سے چیٹ جی پیٹی سے اے آئی سےے ان سب سے میں پڑھائی کرتی ہوں اپنے زیادہ
فی الحال اب تو جیمین آئی آ گیا ہے جیمین آئی پہ آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں لائو ویڈیو وہ کر کے اتنے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوگئی ہے سوشل میڈیا کے
یس رائٹ رائٹ ویسے سوشل میڈیا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جیسے آپ پہلے کے لوگ جاب کرتے تھے ہ تو یہ ا آئی آگ گیا سوشل میڈیا سوشل میڈیا آ گیا تو ان سب کی نا جاب ہٹ رہی ہے وہ بے روزگار ہو رہے ہیں اے آئی کی وجہ سے جوونکہ پہلے کے لوگ مطلب وہ کام کرتے تھے پورا پورا دن اور وہ مطلب اس کی اسی کی حساب سے پیسے لیتے تھے اب آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے پیسوں سے ہی اے آئی سے پورا دن کام کروا سکتے
ہاں ہاں اب پھر
اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کی نا جاب چلی گئی ہے بے روزگار ہو گئے ہیں بہت لوگ تو یہ سب سے بڑا نق نقصان ہوا ہے
ہاں اور کیا بہت غریب پور لوگ تھے مطلب غریب لوگ تھے اور وہ کام کر رہے تھے کام کرتے و ان کی جاب چھوٹ گئی تو یہ سب یہ آئی کہ اس سے ہی تو ہوا ہے اب اس کے نقصان بھی یہ ہے
جی جی یہی تو تو سوشل میڈیا سے ہمارا یہ نقصان بھی ہے پھر سوشل میڈیا سے ہمارا یہ فائدہ بھی ہے کہ آپ انسٹاگرام پر کنٹینٹ کریئٹر دیکھ لیجیے آپ یو وب کی ریٹڈ دیکھ لیجیے کتنے مالدار مالدار ہے اور کتنے لوگ تو ایسے ہیں مطلب یوٹیوب سے ہی مالدار ہوئے ان کا یہ بھی فائدہ ہے
ہمم اب م موٹائزیشن ایک بار ہی ہونا چاہیے
جی جی
جی منیوٹائزیشن ایک بار ہو ہونی چاہیے بس پھر اس کے بعد تو پیسے ہی پیسے آتے ہیںاں اب دیکھ سکتے ہیں آپ بہت بڑے بڑے انفلواینسرز سورب جوشی کو دیکھ لیں آپ
جی بہت بڑے بڑے انفلوئنسرس ہیں جو یوٹیوب سے ہی صرف یوٹیوب سے ہی بنے ہیں ان کا کیریئر یوٹیوب سے ہی بنے ہے جو ہمیں بھی ہمارے تک بھی یوٹیوب سے ہی آئے ہم نے آج تک کبھی انہیں ریئل لائف میں نہیں دیکھا ہم نے سوشل میڈیا کے تھرو ہی دیکھا انٹرنیٹ کے تھرو دیکھا فون کے تھرو دیکھا
جی اب پاکستان کے ایک یوٹیوبر ہیں بہت بڑے رجب بھٹ
ہمم ہمم بہت سارے ہیں
جی جی اب آپ دیکھ سکتے وہ کتنے مقام پہ کیسے پہنچ گے کیا ان کے حالات تھے وہ کیا بن گئے
جی یہ سب صرف سوشل میڈیا صرف سوشل میڈیا آپ جا سکتے وہاں سے بہت زیادہ فیمس ہو سکتے ہے
جی انہوں نےاب وہاں سے جی وہاں جا کے اب اب بہت فیملی کماتے سکتے ہیں اور اپنا ویلیو بھی ڈاؤن کر سکتے ہیں
یس یس یس رائٹ
اب آپ کیا فیلحال آپ سوشل میڈیا پہ زیادہ تر پڑھائی اور یہ ریلس وغیرہ دیکھتے ہیں آپ
نہیں میں بہت کم دیکھتی ہوں ایکچولی میں زیادہ تر کالج میں رہتی ہوں تو اس لیے مجھے زیادہ ٹائم نہیں ملتا فون وغیرہ دیکھنے کا اور میں زیادہ یوز نہیں کرتی فون
ہاں اچھا جی اور سوشل میڈیا میں آج کل بہت فائدے ہیں سوشل میڈیا پہ ہم یہیں سے بیٹھ کے آپ باہر کے انوائرمنٹ دیکھ سکتے ہیں آپ باہر جا سکتے ہیں باہر کہ یہ ہی بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہیں کہ بھاہر کیا موسم ہو رہا ہے ہاں باہر یہی سے بیٹھے بیٹھے نیوز دیکھ سکتے ہیں
اور پھر سوشل میڈیا سے یہ فائدے ہیں لائک پے ٹی ایم آپ پے ٹی ایم کو دیکھ لیجیے پے ٹی ایم سے آپ اپنا ریچارج کر سکتے ہیں آپ اپنا بل بھر سکتے آپ پے ٹی ایم سے ساری پیمنٹس کر سکتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے آپ کہیں جانے کی ضرورت صی ہے تو سوشل میڈیا سے یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے بٹ سوشل میڈیا چ نقصان ت
جی جی یہ یہ تو ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے کام بھی کر سکتے ہیں اور سوشل میڈیا سے آپ نقصان بھی کر سکتے ہیں
جی
سوشل میڈیا پہ ویسے تو زیادہ تر سوشل میڈیا میرے کم ہی یوز کرنا چاہیئے اور بچوں کے ہاتھ م تو بالکل نہیں دینا چاہیے بچوں کے ہاتھ میں تو موبائل بالکل نہیں دینا چاہیے کیونکہ سوشل میڈیا آج کے ٹائم میں بہت ویسا ہوتا جا رہا ہے اور پڑھائی کے لیے دینا چاہیے پڑھائی کرنے کے لیے
آج کل پت ہے سارے جتنے بھی ایک سال سے کم عمر کے بچے نا ا فون دیکھ رہ ہیں اور جبک ایک سال سے دو سال سے تین سال کے بچے کی بالکل بھی اسکرین اسکرین جو ہوتا ہے نا اسکرین ٹائمنگ بالکل زیرو ہونی چاہیے اور باقی آج کل کے بچے اچھا سب دیکھنے اور یہ نقصان ہے ان کی آئز پر بہت افیکٹ پڑے گا وہ ہٹنوٹائز ہو جاتا
تو یہ غلط ہے نا یہ اس سے یہ بھی نقصان ہے ہپنوٹائز کرتا ہے فون ہمیں ہمارے مائنڈ کو
جی جی جی جی
جی
ا جی سوشل میڈیا پہ بہت سارے فائدے بھی ہیں آپ بیٹھے بیٹھے بیھے ویرہ سب چیز دیکھ سکتے ہیں سب چیز دیکھ سکتے ہیں
جی اور آپ بات بھی کر سکتے ہیں کسی سے بھی بات
جی دواد جی جی توڈ آپ سے ایک دوسرے سے بات سوشل میڈیا کو کا ا آپ کا آپ کا دن کیسا گیا
جی جی اچھا تھا میرا دن آج کا آپ نے کیا کھایا آپنے گھر میں کیا پگاج کھانے میں
اچھ ویسے
آپ کی آواز تھوڑی کلیئر نہیں آ رہی
جی
آ کی آواز تھوڑی کلیئر نہیں آ رہی
جی بنو
ا تو تھوڑا سوشل میڈیا کے بارے میں اور بتائیے جی جی سوشل میڈیا کے بار میں اور بتائیے تھوڑا ذرا انسٹر
انسٹاگررام تو آج کے ٹائم میں انسٹا گرام آج کے ٹائم میں بچوں کو دینا نہیں چاہیے کیہ انسٹاگرام آج کے ٹائم میں بہت غلط ہو چکا ہے زیادہ تر بچے وہاں پہ بدماشی کی ویڈیو ڈالنے لگے ہیں انسٹاگرام کے اوپر
جی جی رائٹ رائٹ بٹ انسٹاگرام کا بہت مطلب یوز فل بھی ہے انسٹاگرام بڑوں کے لیے جیسے کہ آپ وہاں سے فیمس ہو سکتے کیا وغیر ریلس ڈال کر آپ بہت سارے پیسے کما سکتے کیا پاس سے
نہیں یوٹیوب پہ پھر انسٹاگرام پہ صرف آپ فیم کما سکتے ہیں نام کما سکتے ہیں انسٹاگرام آپ کو پیسے نہیں دیتا آپ کسی انسٹاگرام سے آپ کسی کی وہ پیٹ وہ پرموشن کر سکتے ہیں آپ تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے ورنہ آپ کو انسٹاگرام پیسے نہیں دیتا انسٹاگرام صرف آپ کو فیم دیتا ہے
اچھا ٹھیک ہے اور یوٹیوب
یوٹیوب یوٹیوب آ پیسے دیتا ہے یوٹیوب آپ کو ہر ایک ویڈیو کے ویوز کے پیسے دیتا ہے ایڈس کے پیسے دیتا ہے ہر ایک چیز کے پیسے دیتا ہے یوٹیوب آپ کو
اچھا چلیے ٹھیک ہے ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے ہم پھر بات
اچھا جی جی جی جی ٹھیک اللہ حافظ